سریار
ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہے
میں ٹھیک ہ کیا کر رہی ہوں
بس تعلیم کر رہے ہو
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب
شکر اللہ تعالی کا بھائی بہن ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے آج کیا کر رہے ہو
تھوڑا آج بزی تھا
کیوں
آج کل تھوڑا کام نہیں چل رہا ہے
اگزام ختم کی
نہیں ابھی تین پیپر ہے
تین پیپر وہ پیپر باقی سب ٹھیک ہو گئے
شکر ہے اللہ تعالی کا ٹھیک ہوں گی
اور
بڑھیا مجھے بولو آپ کا یہ نام کس نے رکھا ہے سمران
میرا نام میرا نام سمران نہیں تھا میرا نام سمیرہ تھا
سمیرہ
ہاں پھر یہ آج آدا ہی نام بولتے ہیں نا تو انہوں نے مجھے سمیرہ کے بجائے سمران سمران کہنا شروع کیا اسی لیے گھر والوں نے
گھر والوں نے ہی بولا سمران سمران
ہاں ہاں ورنہ میرا نہیں نہیں اگر میں مجھے پتا ہو تو میں خود لکھتی میں اس دن اس وقت چھوٹی تھی نہ ان کو نہیں پتا ان کو انہوں نے سمران ہی لکھا
ہاں
اگر سمیرا لکھا تو میرا نام وہی ہوگا انہوں نے نہیں لکھا میرا ہر کن ہر چیز میں اسمیں سمران ہی نام ہے
اچھا یہ تو صحیح بات
بس دعا ا آپ ہی سناؤ کچھ
بس اللہ تعالی کا شکر دعا کیا کرو ہمارے لیے
ہاں آج گھر میں سب ٹھیک ہے کھانا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے کھانا کھایا
ابھی نہیں کھایا ابھی کھانے کا ٹائم ہے
ہاں
بس آپ کا جو وہ ہونا ہے انکل
ہاں ہاں ہاں کیوں
میں نے دیکھا چڑنا میں کل پریشان
آپ کو لگتا ہوگا وہ آپ سے اچھا ہے وہ بہت نہیں وہ باہر سے دکھاتا ہے کہ میں بیمار ہوں میں ویسا ہوں میں ایسا ہوں آپ کو پتاہ ہے کہ اندر سے ہو اتنا یہ ہے کمین ہے
نہیں مجھے لگا وہ اپنی خود سے بات کرتا تھا وہ پریشان ہے
نہیں نہیں آپ کو لگتا ہوگا وہ نہیں پریشان ہوگا دوسروں کو پریشان کرتا ہے
دوسروں کو کرتا ہے اتنا وہ لیکن جو آپ کی جب شادی تھی
ہاں
وہ کھا رہا تھا ٹائم پے کھانا
ہاں انہوں نے اس کو فون کیا نا اگر نہیں فون کیا نا اس کو تو پھر وہ گا گا دے دیتا ہے اس لیے انہوں نے اس کو فون کیا بولا دعوت ہے یہاں پر آنا مہندی رات ہی دن پھر آ گیا وہ جب یہ تھانا دعوت اس صبح ہی آ گئے پھر وہ جہاں پر پکاتے ہیں نا وہیں پر بیٹھ گیا اس کے بعد وہ اس نے کھانا کھایا ورنہ اگر اس کو نہیں وہ بولتے نا ورنہ وہ گالیا دے دے گا ان کو
اچھا چل وہ بھی تھا وہاں پہ
اس نے کھیا دعوت
اچھا آو وہ تھا میرے پاس
آپ کے پاس
نہیں آہ آ وہ بھی تھا لیکن اس کا مور تھا
اس نے آپ کے ساتھ بات کی
بات
اچھا ہے ہاں آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسا ہے ویسا ہی ہے وہ ہر کے ہر کے ہر ہر کو ایسے ہی بات کہتے ہیں
لیکن آپ لوگ آپ کا وہ آنکل ہے آپ کو بھی
وہ ہمارے ساتھ بھی ایسے بات ہی کرتا اس کو نہیں دکھائی دے رہ کہ یہ لڑکی ہے
لوگوں کی بھی عزت کرنا
ہم کہتے ہیں لیکن وہ عزت کے لائق نہیں ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیسی کیسی گالیاں دیتا ہے وہ پرسوں بھی آیا وہ پتا ہے نا وہ ڈرگس کرتا ہے نا وہ بھی آیا پھر کمرے میں جڑ گیا تو پاپا کو اتنی گالیاں دی بلا وجہ پاپا ن کچھ نہیں کیا بلاواجہ اس نے ان کو کتنی گالیاں دی کہ میں بتانا اس ممی اور وہ دو بہنیں ہیں نا وہ ڈر گئی پھر
جی
ال پتہ نہیں ہے جب وہ پیتا ہے نا اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہمیں کیا بولتا ہوں پھر وہ ایسے ہی کہتا ہے نہیں وہ نہیں تھا نا گھر روز وہ ان کو کچھ نہیں کہتا ہے وہ چپ کرتا ہے
پھر کس کیسی سن لیے آپ کے پاپا کو
وہ نا کمرے میں تھا ایسی میں نے بولا نا وہ راز کہتا اس نے گالیا‌ں بہت دی پھر مامی اور وہ بہنے ڈر گئی پھر جو میرا دادو ہے نا وہ گھر پہ ہی سو گیا ورنہ وہ کان پہ جاتا ہے نا اس نے بولا یہ ایسا ہے یہ ہر وقت ایسے ہی کرتا ہے ان باتوں
اچھا
ہوں
زور سے گالیاں دی بس
ہاں وہ زور سے دیتا ہے پھر جب صبح ہم اٹھتے ہیں نا تو ہمارے جو ہے نا سے ہے نا ہہہاں ہمارے ہمسائے وہ بولت آپ کے گھر میں لڑائی چل رہی تھی آپ بول رہے نہیں ہمارے گھر میں نہیں لڑائی چلتی ہے وہ فونیں آپ کو پتا ہے جب انکل وہ گالیاں دیتا ہے نا پاپا کو وہ وہ ایسا تھوڑا لگاتا ہے جیسے کہ وہ فون کر رہا ہے مگر وہ فون نہیں کرتا ہے ہاں اس سچ بولا میرا بھائی میرا جو بڑا بھائی ہے وہ ایس اں وہ ایسا ہے کچھ اس کا نام بھی بولتا ہے میرے پاپا کو
اتنا پنایس
ہاں وہ برا ہے اس سے زیادہ برا دوسرا انکل ہے اس کو تو علی انکل کو تھوڑا فرق ہما اس کو بھی نہیں وہ سیدھا جانور ہے لاطیفہ انکل اس سے وہ مطلب تھوڑی تھوڑی بات پہ ایسے ایسے گالیاں دیتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاوں وہ سننے کے لائق بھی نہیں ہے وہ جب ہمارے گھر میں ہے نا یہ کاو ہے اس کا بچہ ہے وہ اس نے نہ وہیں پر ایک یہ کھودا وہی پر اس نے مکا آئی لگائی وہ اب اگئی نا وہ جو ہمارا یہ گاؤں کا وہ بچہ ہے نا وہ اسی میں گھس گیا اس نے وہ مکائی ایک دو تین وہ ٹوٹ گئے غلطی نہیں تھی نا تو اس نے اس کو اتنا اتنا اتنا سنا ہے اتنا گالیہ دی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں سننے کی لائق نہیں تھی وہ ذرا ذرا بات سے پہ گالیہ دیتا ہے
ال ہوگے
پاگل ہے مجھے لگتا ہے کہ علی اننکل کو تھوڑا سا فرق ہے مگر اس کو بالکل نہیں اس کو وہ سیدھا جانور ہے جانور
جو ہ دیک کوئی ار
اس کو نا مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کے پاؤں تلے جنت ہے اس کونا اپنے باپ کو یہ یہ ہے نا کلہاڑی وہ مارنے کے برابر ہے
جوش کو کھڑا د رہا
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں وہ نا خود جب ہم شام شام کو ممی کھانا پروستے ہے نا ہم سب کھاتے پھر وہ آتا ہے پھر وہ خود اپنے آپ کو کھانا پروستا ہے وہ بولتا ہے میں خود پروستا ہوں اس کو نہیں پتا کہ یہ کس نے پکایا یہ کس نے لایا وہ نہیں وہ کچھ بھی نہیں دیتا ہے گھر کو اب کیا بتاؤں آپ کو
لیکن وہ گھر ہوتا ہے وہ کیا جے
کیا اس کو جانا ہے نا وہ کہ بیمار ہی مارے اس سے نالیے انکل وہ نا آپ کو پتا ہے کہ وہ اپاہج ہے وہ اس اتنے جب وہ اپاہچ ہے تو بھی وہ جاتا ہے کام اس کو کیا ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے اگر وہ اگر وہ چپ ہی کر کے بیٹھتا ہے نا گھر پہ تو ہم اس کو دتے لیکن وہ گالیا دیتا ہے نا تب ہم کو بہت یہ آتا ہے غصہ
کر کے کام کرے گا آپ لوگوں کے ساتھ کھیلے گا اچھی طرح سے بات کرے گا
ہاں تو اچھا ہوگا وہ ہاں ہاں ہم اسکو ہم میری ماں بولتی ہے اگر یہ چپ کر کے میں ان کو کمرے میں ہی کھانا دوں گی مگر یہ چپ کر کے نہیں بیٹھتے ہیں نا ان کو عادت ہے نا یہ ہاں ہاں اب کیا کرے تو پریشانی ہے اسے اس لیے ہمارا بھائی وہ بھی گیا نا مزدوری کرنے اب ایک ہی کیا کرے گا ایک ہی مرد گھر میں کیا کرے گا یہ تو کہنے کی بات ہے نا وہ گھر چلائے گا یا یہ زمین داری کرے گا یا کیا کرے گا اپ ہی بتاؤ
غلطی کو شرم نہیں آتی ہیں جب کام
اس کو نہیں شرم آتی ہے وہ جو ویرنڈا اس پہ بیٹھتے ہوئے دیکھتا ہے کیا سب کیا کرتے اس لیے وہ ان کو کاؤ کو گاس چرانے لے جاتا ہے بس اتنا ہی کام ہے اس کا بس اور کچھ نہیں
ہوں یہ تو غلط بات ہے
ہاں آپ کیا کریں گے یہ تو قسمت میں ہی ہے ہاں ہاں تو ہ ماں اتنی یہ نہیں ہے جتنی ہمارے گھر میں ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی پریشانی کسی کے گھر میں ہوگی
یہ تو ہر لیکن دیکھنا ہوتا ہے انسان
آپ کو بتائے گا کیا ممی ہماری طرف وہ ہم تینوں بہنوں کی طرف دیکھتی ہے ورنہ اس نے کبھی کبھی خود کشی کر لی ہوگی
وہ لوگ پاگل وہ لوگ پاگل ہے کیا کریں گے
نہیں نہیں وہ کام پہ ہوتا ہے گھر وہ آئے گا کل تھرز ڈے کو
اس کو شام کو گھر آنا چاہے نا
وہ وہ ہے نا اس کہ ابھی نہیں ہے نا بھائی جب وہ لائےائے گا پھر وہ شام شام کو گھر آئے گا ابھی نہیں ہے نا ابھی تو وہ شام کو سات بجے آتے پھر گھر کب آئے گا صبح کب نکلے گا کس میں چڑے گا اس لیے وہی رہتا ہے ففی کے گھر پہ وہ اب پاپا بول رہا ہے کہ لون میں لیں گے یہ بائک پھر وہ شام شام کو گھر ہی آئے گا
اچھا اچھا پھر سنا آپ کے پاپا نہ یہ بتمیزی کر رہے ہو
ہاں اس کو پتا ہے کیا کہتے وہ بولتا ہے اب آپ ہی چپ کرو کوئی بات نہیں ہے وہ وہ بھی برداشت کرتا ہے پہلے جب پہلے تھا پاپا اس کو برداشت نہیں تھا لیکن اب وہ ممی سے زیادہ برداشت کرتا ہے آپ کیا کریں گے سب بولتے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی تھے آپ کو پتا سب پھر ہم سائے باتیں کرتے ہیں نا اسی لیے ورنہ پاپا ان کو ایک ہی ٹائم سدارتے
تو
ہاں ہاں اسی لیے
ان لوگوں نے ڈرامہ وہ کیا وہ ڈراما کر ادروائز اگر لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہوگا تھا بتا نہیں اولیبل وہ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں پریشان
اوکے بائے میں کھانا کھاتی ہوں
ق علیم